السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ محترمہ جی
میں ٹھیک ہوں
اور بتائیے کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں
ہوں
اس ریویوار
کیسی چل رہی ہے آپ کی پڑھائی
صحیح چل رہی ہے آئیڈیا تو بہت اچھا ہے کہاں چلنے کا پلان ہے
کون سا والا پھلا ہے آپ نے اچھا
سیکنڈ آس
جہاں آپ بتاؤ کہاں چلیں
مجھے بھی
اس ریوی اسرویوار پکنک چلے
واہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے کہاں جلنے کا پلان ہے
کسی شانت پارک یا جھیل کے کنارے جہاں آرام سے بیٹھ کر باتیں کر سکے ہمارے اور آپ کے سیوا کوئی نہ ہو وہاں
مجھے بھی ایسے ہی پسند ہے صبح چلیں گے یا شام کو
صبح نو بجے نکلتے ہیں موسم بھی اچھا رہے گا
ٹھیک ہے کھانے میں کیا لائن
بس سوچ رہا ہوں سینڈوچ جوس یا چپس لے کر آؤں گا
میں آلو کے پراٹھے اچار اور گھر کی بنی مٹھائی لے کر آؤ گی
پھر تو پکنک یادگار رہے گی ان شاء اللہ
ہوں اور ہاں ایک چدر اور بلوٹوتھ اسپیکر بھی لےیا
بالکل کچھ بورڈ گیم بھی رکھ لیتے ہیں وہ بھی لے چلیں گے صاحب
اچھا رہے گا موبائل سے تھوڑا دور رہیں گے اور کھل کر باتیں کریں گے
فوٹو بھی خوب کھینچیں گے لیکن پہلے پل کا آنند لیں گے خوب سارا ڈھیر سارا وباں آنند لیں گے اس کے بعد مستی کریں گے
کبھی کبھی یادیں کیمروں سے نہیں دل سے بنتی ہے
اگر موسم اچھا رہا تو تھوڑی واک بھی کر لیں گے پیدل بھی ٹہل لیں گے کیونکہ ٹہلنا بھی بہت اچھا رہتا ہے نا جگر موسم اچھا ہو تو پیدل ٹیہلنا اور باتیں کرتے رہنا تو بہت اچھا لگتا ہے
صحیح اور ڈھیر ساری ہسی بھی ہوگا
پھر اس روئوار تہرا صبح نو بجے ملتے ہیں
اتا میں میں سمے سے تیار رہوں گی
اس پکنک کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا
مجھے بھی امید ہے یہ دن بہت خوبصورت ہوگا
جی جی ہونا بھی چاہیے دوسرا کول لو اور بتائیے
ٹھیک ہے کیسی چل رہی ہے
بڑھیا تم بتاؤ کھانا بنانا پسند ہے تمہیں
ہاں کافی ہے نئی نئی ریسپی ٹرائی کرنا اچھا لگتا ہے
واہ تمہاری پسندیدہ ڈس کون سی ہے پسندیدہ جو کھانا ہے وہ اپ کا کون سا ہے
پنیر بٹر مسالحہ اور وائٹ سوت اور پاستا تمہاری
مجھے بریانی راجما چاول بہت پسند ہیں
بریانی گھرکی یا باہر کی
اگر کوئی پیار سے بناتے تو گھر کی
ہاں جی
تم نے اب تک سب سے اچھی کون سی ریسیپی بنائی ہے بتاؤ
چاکلیٹ کیک سب نے بہت تعریف کی تھی
پھر تو کبھی مجھے بھی ٹیسٹ کرانا پڑے گا یار آپ کو مجھے تو کبھی کرا ہی نہیں آپ نے ٹیسٹ
پہلے بتاؤ چائے بنانی آتی ہے
ہاں ادرک والی اسپیشل چائے آتی ہے
تب تو ٹھیک ہے میں کیک بناؤں گی اور تم چاے
ڑبیل پکی
اور مٹھائی میں کیا پسند ہے
گلاب جامن
مجھے بھی لگتا ہے ہماری پسند بالکل ہے
شاید اس لیے بات کرنا ابھی بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے آپ سے کہ ہمیشہ میں آپ سے ہی بات کرتا رہوں ہیلو ہلو جی جی جی
سن رہے ہیں اپ
جی سن رہا ہوں آواز آ رہی ہے آپ بتائیں بولتے رہیں اچھا آپ چھولے بنا لیتے ہو چھولے والی چھولے راجما جو ہوتا ہے اس کی ریسیپی کیا ہے کیسے بناتے ہو راجما آپ
چھولے تو میں ایسے سمپل ہی بناتی ہوں جیسے پیاز کاٹ لوں گی لہسن سل لوں گی پ پیاز س کا پیسٹ بھی بناتی اور ج مطلب پہلے چھولے رکھیں گی چھولے میں ہلکا وہ پانی ڈالیو گی ہلکا سا نمک ڈالوگی کچھ کچھ گرم مسالے کپڑے میں بانھد کے ڈال دونگی چھوولے پھر سیٹی لگا دی چار پانچ سیٹی آ جائے گی چھولے میں دوسرے با میں
نہیں تو ایک بار بتاؤ مجھے چھولے ایک بار بتائیے آپ چھولے تو رات میں آپ کو بھگو کر رکھنے پڑتے ہویں گے نا کتنی دیر پہلے بوگو کر رکھنا پڑتے ہیں
وہ تو کمپلسری ہے کم سے کم پانچ سے چھ گھنٹے
اچھا چھ گھنٹے بھگو کر رکھنے پڑتے ہیں اس کے بعد بنانا پڑتا ہے پھر آگے کیا کرتے ہو آپ
ہاں پھر میں اس کو ایک باؤل میں پٹتی ہوں پانی الگ چھولے الگ پھر اس کے بعد پسہ سے ریفائن ڈالتی ہے نا ہلکا س تیل ڈالتی ہوں دونوں کو مکس کر کے پھر اس میں میں تھوڑی سےی بڑے مسالے ڈالتے ہیں تیل میں جب جب تیل میں پڑ جاتا ہے تو کے بعد پھر پیاز پیاز ڈالتی ہوں اس کے بعد جو پیسٹ رہتا ہے لہسن پیاز کا پیسٹ و ڈالتی ہوں پ ہلدی میں پیاز دھنیا کچھ لوگ اسونف کو ڈالتی ہوں اس کے بعد آلو سال سا پانی ڈالتی اس میں ملاتی اور پھر ٹماٹر ہی کاٹ کے ڈالتی اور نمک اور پھر سے چھولے مسالے آتے ہیں اس کو ڈال دیتی ہوں پھر کو کو پکاتی ہوں جب تک جب تک براؤن نہ ہو جائے تب تک مسالے پکانا پڑتا ہے
اچھا میری سائڈ سے میری سائڈ سے نوائز تو نہیں آ رہی زیادہ شور شرابا تو نہیں آ رہا ہے
نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں پھر پھر میں اس کو پکاتی ہوں پھر وہ مسالے براؤن ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں اس میں چھولے ڈال دیتی ہوں پھر اس کو بھی پکاتی ہوں کم سے کم پانچ سے دس منٹ چھولے ڈالنے کے بعد پکاتی ہوں چھوولے کو اس کے بعد پھر میں وہ جو اس چھولے کا جو چھولے کا پانی تھا تو میں نے دوسرے باول میں نکال کے رکھا تھا میں ڈال دیتی ہوں اس کو پانی پہ پھر ایک یا دو سیٹی لگاتی ہو پھر تھوڑا سا گیس لے کر دیتیوں اس کے بعد
اچھی بات ہے تو اچھا مطلب وہ کتنا سمے لگتا ہے کتنا وقت لگتا ہے ان کو پکنے میں پوری طریقے کسے
پوری ان کو تو پوری طریقے سے پکنے میں لگتا ہے پینتالیس منٹ اگر اگر چھولے ابال لو تو پینتالیس منٹ لگتا ہے اگر چھولے نہ ابالے ہو تو کم سے کم لگ جاتے ہیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کیوںکہ آدھا گھنٹہ چھولے بھی ان کو ابالنے میں بھی ٹائم لگتا ہے
جی جی جی
اچھا تو چھولے کے ساتھ آپ کو روٹی زیادہ پسند ہے یا پھر چاول زیادہ پسند ہے آپ کو
مجھے مجھے چاول اور روٹی دونوں میں دونوں کھا لیتی ہوں لیکن گھر میں سب کو پی پسند ہے چنے کاے ساتھ چھونا پوڑی چاؤین چیز بناتی ہوں
مجھے تو نا چھولے کے ساتھ چاول بہت پسند ہے یار روٹی تو اتنی پسند نہیں آتی ہے پر چاول مجھے بہت پسند آتے ہیں
اچھا چاول اچھے لگتے ہیں چھولے کے ساتھ
جی جی جی اور چاول بھی مطلب وہ ہونا چاہیے جو بڑا بڑا لمبا لمبا چاول ہو جاتا ہے نا وہ چاول مجھے بہت پسند ہے باسمتی کا جی جی یہ گیارہ اکیس کا چاول وہ لمبہ جو ہوتا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کھانا
ا وہ مطلب الگ الگ بھی ہو جاتے تبھی تو اچھے لگتے ہیں
ہاں وہ بکھر جاتے ہیں کہ بنتے ہیں نا بننے کے بعد بکھر جاتے ہیں چاول ایک ایک چاول الگ دکھتا ہے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے کھانے میں مزہ آتا ہے
اچھا لگتا ہے چاول
جی جی جی
مجھے بھی پسند ہے چاول والا چاول کھانے میں اس کو اگر جیرے سے فرائی کدو تو اور ٹیسٹی لگتا ہے
چلیے کبھی بنا کر کھلانا اپنے ہاتھوں سے ہمیں
جی
باقی آپ سے بات کر کے اچھا لگا انشاء اللہ بات کرتے رہیے گا آپ کال کرتے رہیے گا کیا
جی شکریہ
کرتے ہیں بات پھر آپ سے اللہ حافظ
اللہ حافظ